السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت ہے
ہوں ٹھیک ہے آپ بتائی
میں تو ٹھیک ہوں
اتنا خراب نیٹ ورک ہے لگ ہی نہیں رہا تھا فون
ہاں پتا نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے
آج آج ہی دقت ہو رہی ہے
ہاں
ہ اور کھانا پینا بن گیا
ہاں کھا بھی لیا
اتنی جلدی کھا لیا آپ لوگ
ہاں ہاں ہاں یہاں پہ جلدی کھا لیتے ہیں سب لوگ سب کھا لیتا ہے تو ویٹ کرنے کا کیا فائدہ کھا لیتے ہم لوگ بھی فری ہو جاتے ہمارے گھر پہ لیٹ کھاتے ہے ہم لوگ نو بجے تو بنانے کے لیے اٹتے ہے
اچھا جی تو رات میں لیٹ سوتے ہیں کیسے جب جلدی کھانا ہو جاتا ہے تو سونا بھی جلدی ہو جاتا ہوگا نا
کزن ہی وہ سب برس رہتے ہیں نا آن لائن کرتے رہتے ہاں گوڈ ڈھیٹ دو بج جاتا ہے بچے لوگ سالا کے سونے ونے میں
ہاں ہاں
آ
اور بتائیے دن بھر کیا بزی تھاے
ہاں بزی بھی رہتے ہیں
اتنے سارے کام کریں گے تو کہاں سے ٹائم ملے گا
ہوئی نا
ہوں ایک اکیلی لڑکی اور اتنا کام
ہاں ہاں سب لوگ پوچھتے ہیں کیسے مینج کرتی ہو اوپر سے الگ
ہاں
توپ بہت سارے گھر کے بھی رہتے ہیں ہو جاتا
کیا چیز الگ نہیں
مطلب صاف ہی رہتے ہیں سبنا تو سیپریٹ اور سے تھوڑا کام کم رہتا ہے ب کبھی بنایا کبھی منگا لیا تھا ا یہاں پہ سب کچھ کرنا بھی پڑتا ہے تو وہی سب لوگ بولتے ہیں بتوگ میے فرینڈس بھی بولتے ہیں ریلیٹیو بھی بولتے کیسے مینج ہوتا ہے مجھے ہو جاتا ہے سب کرنے لوگوں تو سب ہو جاتا ہے
ہاں کرنا چاہو تو ہو جاتا ہے
ہوں
اور مینج کرتے کرتے ہیبٹ بھی ہو جاتی ہے نا
آ بپ
ہوں
میرا کیا ابھی یہ آن لائن لیپ ٹاپ سے کرتے رہتے ہیں ب اور بیچ میں میرا سچھ الگ سے آتا ہے جیسے میرا این جی او یا پھر میرا جو بھی ورگ ہے پہلنے کا اس سے ریلیز ہے تو پھر ج کو بھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ
ہوں
رپلائی کرنا یا پھر ایئر فون لگا کے میٹنگ کرنا ہو جاتسا ہے ملٹیپل کام ہو جائے سات
وہی تو سب سے نہیں ہو پاتا ہے
ہاں ایک دم حیرت کرتے لوگ کیسے ہو رہا ہے ہم لوگ تو پاگل ہو جائےیں گ اوپن سے بچے بھی ایک دم پریشان چتے رہتے ہیں ہر ٹائم
آپ کو تو ایکسپیریئنسڈ ہو گیا نا ایک ساتھ اتنے سب مینج کرنے کا ہے نا
ہاں نہیں ابھی تو میرا تیو ہی تھا اب ادھر ایک ہفتے سے بڑا ہے نا کام ابھی تو
ابھی دھیرے دھیرے اور بڑھ جائے گا آپ اگر چاہیں تو
ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا سب
آپ اگر چاہیں نا تو اور بڑھ سکتا ہے
ہاں اگر آگے چل کے کچھ اچھا مل گیا تو پہلے والا جو ہے جو مطلب اتنا یوز نہیں ہوتا اتنا نہیں رہتا ہے جس لیے چھوڑ دیں گے وہ
ہاں آپ کو بیسٹ چوز کرنا میں نے جب تک ہوتا ہے تب تک کسی کو نہ چھوڑیے
ہاں وہی چیز
اب ایگزام مینج نہیں ہو پا رہا اور اس سے بہت ایفرٹ زیادہ ہے اور اتنا فائدہ نہیں ہو رہا نا تبھی اسے ہٹا دیجیے
ہاں نہیں ابھی تو میرا جو بھی ورض ہے الحمد للہ سب سے کتنا کچھ ہے ہی میرا پرافٹ ابھی تو این جی او والے میں کیشمیر کا بھی مل گیا ہے آج سے اب اس کا بھی وتڈرا وڈرا سب کا کرنا پڑے گا بھی چار پانچ پرسینٹ کمیشن ملے گا ابھی کیا نہیں ہے آج ہی سے وہ ورک کے اکارڈنگ سلیکٹ کرتے ہیں نا تو آج ہوا ہے میرا
اچھا
اور بتائیے
کیا آپ بتائیں
ابھی ابھی یہ والا اسٹارٹ کریں گے نا تو ایک اور ایک جگہ سی وی دینا ہے اگر آپ بولیں گے تو میں دے دوں گا
کس چیز کے لیے
یہ ٹرانسکرپشن کے لیے
اوو
ٹرسکپشن ورک کیا ہے آپ نے کبھی
نہیں آپ بتائیں گے نا
نام سنے ہے
وہی پہلی بار وہی ہم جب آپ بتا رہے تھے اس سپ کا تبھی سنے
اچھا اچھا ہاں
گرافک ڈیزائن وغیرہ کا بھی ہوتا ہے نا
بٹ اس کے لیے اسکل چاہیے نا
ہمم
اسکلس رہتا نا تو بہت اپارچونیٹی ہے
ہمم
بٹ وداؤٹ اسکل میں بھی اتنے اپورچونیٹی ہے نا کہ سب کا سنبھالے نہیں سنبھالتا ہے
ہمم
ڈونڈنا پڑتا ہے یا پھر آپ
آگے ایسے ڈیجٹلی دو کمپنی میں کیا تھا کورس وہ نالج گین ہاں لیکن ویڈیو دیکھ کے سیکھنا سمجھنا پڑتا تھا بہت ٹائم لگتا تھا کچ ٹایم کیا اس کے بعد جب چھوڑ دیا سب بھول گیے
وہ تو دیکھیے آپ سیکھیں گے وہ ایک بار سکھائے گا بٹ ان پریکٹس اگر وہ چیز آگے چل کے نہیں رہتا ہے نا تو آپ جتنا بھی سیکھیں گے سب بھولتے جائیں گے
سکھاتا ہے ایک بار ہے بٹ پریکٹس آپ کو کرنا ہی پڑتا
ہاں
چھوڑ دیں گے تو پھر پرانا بھول جائیں گے
ہوں
ویسے کتنے مہینوں کا تھا یہ کورس کتنے دنوں کا
ہوں کتنے دنتیے تھے ارے وہ نا مطلب پیمنٹ کرتے ہی آئی ڈی پاسورڈ مل جاتا تھا اس میں ویڈیو دیکھنا رہتا تھا جب ٹائم ملے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا دیکھ ہی نہیں پاتے ت مھ بہت دیکھتے ہوں گے سات آٹھ ویڈیو دیکھتے ہوں گے
ہاں ہاں
اس میں سب الگ الگ رہتا ہے ہاں جی
اچھا
کیا آپنے کبھی
نہیں میں نے نہیں کیا
لؤ ایڈ ایڈ ہٹا دے ایڈ ایڈ دیکھو ڈال ڈال ڈال ر
اس میں نا تین چار طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے پر سمجھ میں آئے گا تو آپ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے
اٹھ
ہلو
ہاں ہاں سن رہے ہیں
سن رہا
ب
آپ بتائیے کہاں گئے جناب
کرنا ہے ج سےڈ
دوسری روم میں
نہیں دوسرے روم میں ہے نا اس سامنے لیبر والا جو پانی رہتا ہے
اچھا
ٹھیک ہو اور
اور تو بس ابھی دیکھیں گے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں رات میں
ا آن لائن نہیں مگاتے
آن لائن کبھی کبھی منگاتے ہیں اگر نا نیچے ہی سارا کچھ مل جاتا ہے نا تو آن لائن کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی
اچھا آپ روم میں آئے ہیں پارٹنر یا اکیلے
روم میں
ہوں
ہاں ہے نا ایک
ج
ہاں
اور سب
ہاں
ہوگی لیٹ
کیا لائٹ چلی گئے
ہاں یہ لوگ ٹی وی دیکھ دھے ل مار نہیں ہاں
تو کب تک آتی ہے
آتی آاتتی رہتی اجےگئی
مطلب کہ کنٹینیو نہیں رہتی ٹوینٹی فور آورس
رہتی ہے بیچچ بیچھ میں کی ہوتی ہے ابھی آئے گی بیٹا لائٹ آئے گی تب دیکھنا
اچھا
آرو بول میں چ م ہ ہاں ہ ہیلو
جی بولیے
نود اچچ بت کیسا رہا آپ کا دن آج کل
آج کا دن ٹھیک ہی ٹھاک رہا
ہ
پرسوں کا دن اچھا رہا
پررسو کیا تھا
پرسوں پرسوں میں سنڈے کا دن ہ نہیں اس کے پہلے سنڈے کی بات کر
اچھا اچھا
کا دن بہت اچھا تھا
کیوں کیا اچھا تھا س جول
کیا بول رہا ہے گانا گا رہا
کھیل رہی ہیں سبا آپھ
ہوں
کی ہے تو گ کوئی گ خ سریے با
ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دس منٹ میں فون کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے
ا نام جام